ا
کو آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو شکر الحمد للہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے صحیح سے
آج کل میں ایک بہت زیادہ محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی نافرمنی بڑھتی جا رہی ہے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
آج کل بہت سے بچے اپنی ماں باپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور انہیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں یہ سوچ ہی کئی مسائل کی بنیاد بن جاتی ہے
سچ میں مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کی قدر اس وقت سمجھ آتی ہے جب انسان خود ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے جب تک بچے گھر میں ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ سب عام سی بات ہے
بالکل ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے اپنی خواہشات چھوڑ دیتی ہے باپ دن بھر محنت کرتا ہے تاکہ بچوں کی ضروریات پوری کر سکیں
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کہ بچے اور کو پانیوں کی قدر کرنے کے بجائے الٹا جواب دیتے ہیں کبھی کبھی ماں باپ کسی بات سے منع کر دے تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں
ہاں جبک ماں باپ اکثر ہماری بھلائی کے لیے ہی منع کرتے ہیں ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے وہ زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہوتے ہیں
تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو کتنا برا لگتا ہے
جی ہاں صرف دیکھنے والوں کو ہی نہیں ماں باپ کے دل پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے وہ شاید فورا کچھ نہ کہے مگر اندر ہی اندر بہت کچھ محسوس کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے ایک ناف فرمانی صرف اونچی آواز میں بات کرنا نہیں نام نہیں کبھی کبھی ماں باپ کی بات کو نظر انداز کرنا بھی نافرمانی ہوتی ہے
بالکل صحیح کہا تم نے اگر ماں کچھ کام کہتی ہے اور ہم جان بوجھ کرنا کرے یا باپ کسی بات کا مشورہ دی اور ہم تک کبور میں اسے ک ٹھکرا د تو یہ بھی نہ فرمانی میں شامل ہے
آج کل موبائل فون اور سوشل میڈیا نے بھی مسئلے کو کچھ حد تک بڑھایا ہے بچے زیادہ وقت اسکرین پر گزارتے ہیں اور گھر والوں کو کم وقت دیتے ہیں
یہ بات بھی درست ہے کئی مرتبہ ماں باپ بچے کو بلاتے رہتے ہیں مگر بچہ موبائل میں مصروف رہتا ہے یہ عادت دھیرے دھیرے بے بربادی میں بدل جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے بھی بہت ضروری ہے اس سے محبت بڑھتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں
بالکل جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ان کی قدر کرتی ہے
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے اس لیے پرانی باتیں چھوڑ دینی چاہیے کیا تم اس بات پر اتفاق کرتی ہو
نہیں زمانہ چاہے کتنا بھی بدل جائے ماں باپ کی عزت اور فرما برداری کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے مگر انسانی رشتوں کی بنیادی قیمت نہیں بدلتی
بہت خوب مجھے یاد ہے میری دادی کہاں کرتی تھی کہ جس گھر میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے
اور یہ بات حقیقت کے بہت قریب ہے جب گھر کے افرت ایک دوسرے کی عزت کرے کرتے ہے تو گھر کا ماحول بھی پرسکون ہوتا ہے
نافرمانی کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں
سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ گھر کا نقص سکون ختم ہو جاتا ہے ماں باپ پریشان رہتے ہیں اور اولاد بھی بے چین رہتا ہے دوسرے نقصان یہ ہے کہ رشتوں میں دوریا پیدا ہو جاتی ہے
اور جب رشتوں میں دوریاں آ جائیں تو پھر محبت بھی کم ہونے لگتی ہے
جی ہاں اس کے علاوہ انسان اپنی زندگی میں بھی کئی مشکلات کا سامنا کرتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا وہ اکثر دوسروں کی قدر کرنا بھی نہیں سیکھ پاتاتا
یہ بات مجھے بہت گہری لگی دراصل ماں باپ ہی ہمارے
بالکل ہم بولنا ا چلنا تہذیب اور اخلاق سب سے پہلے ان سے ہی سیکھتے ہیں
اور کسی کی سے غلط ہو جائے اور وہ کبھی ماں باپ سے بدتمیز کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے جی
اسے فورا معافی مانگ لینی چاہیے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے مگر اپنی غلطی تسلیم کر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے
صحیح کہا ماں باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے وہ اپنی اولد کو جلدی معاف کر دی تھ
ہاں مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا دل دکھانے کا موقع ہی نہ آئے
کبھی کبھی ماں باپ سختی بھی کرتے ہیں بچے اسے نافرمانی کا بہانا بنا دیتے ہیں
سختی اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے اکثر ماں باپ کی سختی کے پیچھے فکر اور محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد غلط راستے پر نہ جائے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر بچہ روز صرف کچھ منٹ یا سوچ کہ اس سے ماں باپ اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے تو اس کے رویے میں بہت بہتری آ سکتی ہے
بالکل شکر گزاری کا جذبہ انسان کو بہتر بناتا ہے جب ہم دوسروں کی قدر کرتے ہیں تو ہماری اندر ان پیدا ہوتی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ماں باپ کی فرما برداری ایک ذمہ داری نہیں بلکہ عزت اور محبت کا رشتہ ہے
اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ نا فرمانی کی چھوٹے چھوٹے رویے بھی رشتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جی اس لیے ہمیں ہر ہال میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب اور محبت سے پیش آنا چاہیے
اللہ ہم ہم سب کو اپنے ماںاپ کی قدر کرنا اوررن کی خدمت کرنے کی توفیق دے
آمین اور اللہ ہر ماں باپ کو صحت خوشی اور لمبی زندگی عطا فرمائ
عمین یہ واقعی ایک بہت اہم موضوع تھا
جی ہاں کیونکہ ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے اور ان کی عزت کرنا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے ان کی دعاؤں سے زندگی میں آسانی اور برکت آتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کی احترام کرنا چاہیے اور کبھی بھی ان کی ن فرمانی سے
ا درواز ہ چلو ہاں میرے خیال میں اس ہاں کبھی دوستوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کبھی گر اور کبھی غلط فہمی کچھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب ہر بات میں اپنی مرضی چلانا ہے
بالکل صحیح کہااں آپ نے
جبک ماں باپ کا تجربہ اولاد سے زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ان غلطیوں کو پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں جن کا بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا
بالکل یہاں پہ نہیں کر ہی نہیں رہا ہے کچھ
اور بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے اپنے ماں باپ کے مقابلے دوسروں کے والدین سے کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں اگر کسی دوست کے پاس زیادہ سہولت ہے تو اس اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین وہ سب کچھ فراہم کر سکتے ہیں
بالکل لیکن افسوص کی بات ہے کہ کچھ لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ ان کا حق تھا اور ماں باپ نے کوئی خاص کام نہیں کیا یہ سوچ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی محبت محنت اور رہنمائی نہ ہو تو انسان کی زندگی بہت مشکل ہو جائے
مے لگتا ہے کہ شکر گزاری اور عدب کی تعلیم بچپن سے دینی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ شکر گزاری اور ادب کی تعلیم بچپن سے دینی چاہیے اگر بچوں کو چھوٹی عمر سے سلام کرنا نرمی سے بات کرنا اور بزرگ لوگوں کی عزت کرنا سکھائی جائے تو عادت ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے
بالکل یہ بات آپ نے صحیح کہی اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی وجہ وہ خود ہوتے ہے کیونکہ انہوں نے ان کی تربیت اچھی سے نہیں کی ہوتی چلو آپ ان کا یہ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کہ بچوں کی تربیت اچھی نہ ہو مگر اگر وہ پہلے سے ہی ان کا ڈسپلن سلام بیٹھنے کا طریقہ اٹھنے کا طریقہ رکھے آگے جا کے وہ ان کے لیے ہی خاص ہوگا مطلب ان کے لیے ہی بہتر ہوگا وہ ان کے ساتھ اچھے سے
صیح اگر بچوں کو بھی چوٹی عمر سے سلا ل کرنا نرمی سے بات کرنا اور بزرگوں کی عزت کرنا سکھاائی جائے تو عادت ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اسکول صرف کتاب تعلیم کا مرکز نہیں ہوتا وہاں اخلاق اور تہذیب بھی سکھائے جاتے ہیں استاد اگر عزت اور ادب کی اہمیت بیان کرے تو بچوں پر اچھا اثر پڑتا ہے
بالکل اس کے برعک جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں ان کے گھروں میں محبت اور سکون ہوتا ہے ماں باپ کی دا ان کی زندگی میں برکت دہ کا سب سے بڑا رول ہے ایسے لوگ دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور معاشرے کے بہتر فرد ثابت ہوتے ہیں
اگر ہم ان کی مدد کریں ان کی ضرورت کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ وقت گزارے تو ان کے لیے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے کچھ لوگ سمجتے ہیں کہ ک باڑی عمر میں ہی والدین کی خدمت کی جاتی ہے خدمت کی کوئی عمر نہیں ہوتی ایک چھوٹا بچہ جبھی ادب سے بات کرے اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام میں مدد کرے اپنی محبت ظاہر کر سکے تو وہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو والدین کی خدمت میں آتا ہے
بالکل اچھا اوکے اللہ حافظ تب ہم بعد میں بات کرتے ہیں